ہلو
ہیلوسلام علیکم
وعلیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیکہ صاحب
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آ ٹھیک ہ ہو
اا الحمد للہ میں آپ ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جچی گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
جی
جی آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ میرے یہاں بھی سب ٹھیک ہے آ بولیے کیا کر رہے تھے آپ
جی بس بیٹھا ہوا ہی تھا آپ کیا کر رہی تھی
میں بھیھی بیٹھی ہوئی تھی کھانا ہو گیا آپ کا کھانا کھا لیا
جی جی ہو گیا آپ آپ کا ہوگا
جی جی میں نے دکھا دیا
جی ٹھیک ہے
کیا ت میں کیا کر رہس
جی بس بیٹھا ہوا ہی تھا کچھ پڑھ رہا تھا میں
اچھا ٹھیک تو ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے
نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ بولیے
جی میں ابھی ایسے ہی بیٹھی تھی تو میں نے سوچا آپ کو کال کر لیتی ہوں تھوڑی سی بات کر لوں آپ سے تو اچانک مل میں ہے کہ آج کل اگر انسان فری بیٹھا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے تھٹسیا رہے ہیں دماغ میں تو بیٹر ہوتا ہے ہم ان تھٹ کو کسی اچھی جگہ یوٹیلائز رر دن کے ہمیں کوئی برے تھٹس دماغ میں آئے اور ہم ان میں بالکل پھنس جائیں اور کسی غلط ڈریکشن میں چلے جائیں
جی جی بہتر ہے
تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ پھر اچانک سے دماغ میں خیال آیا کہ آج کل کی جنریشن میں بہت ساری ٹینیجرس جو ہوتے ہیں ہمارے وہ بہت ساری کلر ڈائریکشنس میں جات ہے جیسے نشہ وغیرہ کرتے ہیں تو سوچو آ سے اسی بارے میں بات کر لوں
جی جی بالکل میں بات کی دلچسپی سے آپ کی بات سننا سننے کے لیے تیار ہوں آپ بولیے
جی تو آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے اسپیشلی اگر ہم دیکھیں ہمارے جو ٹین ایجرس ہیں جنہیں بہت ہائپ ہوتی ہے نئی نئی چیزیں کرنے کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہ جو ہماری جنریشن کے ین ایجرس ہیں وہ ابھی بالکل ل غلط ڈریکشن میں جا رہے کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ہے یا پھر یہ کہ ان کے جو فرینڈس ہے وہ اچھے نہیں ہوتے یا پھر اگر دیکھا جائے تو فرینڈس وہ بھی کسی سے برے ہوئے ہوں گے میں بھی ان کا بھی کچھ الگ سے ریز رہا ہوگا د اس ف میں وہ پریشانیاں آتی ہے جس کی وجہ سے وہ غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ والدین اپنے باپ یہ بچے کے ساتھ اپنا وقت نہیں گزارتے جس کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے
جی کہنے کو تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں ٹین ایجرس کی تو ان میں تو بس یہی ہوتا ہے کہ غلط سنگت میں وہ آ جاتے ہیں ا کچھ غلط دوستوں سے پربھاوت ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور وہ شروع کرتے ہیں اسموکنگ کرنا مجھے ایسا لگتا ہے ٹین ایجس میں
جی بنیادی طور پہ جو ٹین ایجرس ہوتے ہیں وہ پہلے اسموکنگ ہی اسٹارٹ کرتے ہیں ان کا انیشیل اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ وہ اسموک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اس ہائٹ میں کہ اگر ان کو گھر کی وجہ سے یا پھر کسی اور لائف میں کسی پرسنل پرابلم کی وجہ سے وہ اینزائٹی میں آ جاتے ہیں تو ان کے جو فرینڈس ہوتے ہیں موسٹلی ان کو پریفر کرتے ہیں بولنا کہ آپ جی ایسا کرو اسموک کرو وغیرہ آپ کی انزائٹی ریلیز ہو جائے گی بکز ان نے وہ خود بھی کیا ہوتا ہے ڈرائی جس کی وجہ سے ان کو لگا ہوتا ہے اس سے اینزائٹی ریلیز ہوتی ہے بٹ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اینزائٹی ریلیز ہونے کا میکینزم کیسے چلتا ہے جسم کے اندر اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہے اس کے بعد جب بلڈ میں یہ اسموک جاتا ہے ادھر کیا کرتا ہے اس کے بعد اس اڈکشن کیسے ہوتی ہے انسان کا چھوٹنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان دھیرے دھیرے اور نشاور شیزوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے
جی جی بہت درست فرمایا آپ نے
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مین ریزن ہو سکتا ہے دیکھا جائے تو اگر بچے کی لائف میں کوئی پرسنل پرابلم چل رہی ہوتی ہے تو وہ ساری پرابلمس کو اوور کم کر سکتا ہے اگر اس کے والدین اس کے ساتھ ہو وہ اپنے والدین والدین کے ساتھ بالکل وہ فرینڈلی ماحول میں رہتا ہو اور اپنے والدین کے ساتھ اپنی ساری پرابلمس شیئر کر پائے تو کیا اس کا یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ فریلی نہیں رہتے ان کو اتنا یہ نہیں دیتے موقع کہ ان کے بچے ان کے ساتھ سارا کچھ شیئر کرے کیا یہ بنیادی وجہ ہو سکتی ہے
جی ہاں بالکل یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے والدین ان پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں یا ان سے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے ہیں ہاں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے سگریٹ نوشی کی
جی بالکل اگر ہم اگر ہم دیکھیں تو پہلے جب بچہ اینزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو پہلے وہ کیا کام کرتا ہے وہ بالکل وہ الگ تھلگ رہنے لگتا ہے وہ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا نہیں چاہتا وہ اپنے ہی خیالات میں پھنس چکا ہوتا ہے ٹرپڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اوور تھنک کرنے لگتا ہے اور اوور تھنکگ کرتے کرتے کرتے کرتے وہ کسی ایسے غلط چیز میں پھنس جاتا ہے جہاں سے اس کا نکلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب ایک بچہ خود کو اپنی فیملی سے الگ کرنے لگے خاموش رہنے لگے اور اپنے خیالات کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہ کرنے لگے اس کے بعد اس کے جو دوست پہلے ہوا کرتے تھے ان سے وہ اپنی جو دوری ہے وہ بنائے رکھے تو والدین کو اس دوران اپنے بچے کو بالکل ریڈ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ معاشرہ کیا ہے
جی ہاں بالکل یہ لازمی ہے کہ والدین اپنے بچوں پر دھیان دے کہ اگر ان کو لگتا تاکہ ان کا بچہ کسی بری عادت کا شکار ہے تو یہ گھر والوں کا فرض بنتا ہے کہ کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے اس سے بات کرے اسے جانیں تاکہ وہ مزید اس میں نہ پھنس جائیں جی جی بولیے
جی اصل میں آج کل کیا ہے کہ آج کل کی ضرورتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اگر ایک مرد ہوتا پہلے کیا ہوتا تھا گھر میں ایک مرد ہوتا تھا جو کماتا تھا اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اپنا گھر سنبھالتی تھی اپنے بچے سنبھالتی تھی لیکن آج کل ہم دیکھیں تو ہماری ضروریات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب دونوں کا ورکنگ ہونا بہت زیادہ ضروری بن چکا ہے گھر میں اگر مرد ہے وہ کام کر رہا ہے عورت جو ہے گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتی ہے چاہے وہ آفس ورک ہو کوئی اور کام ہو یا پھر ورک فرام ہوم ہو کوئی بھی کام ہو بٹ مجھے لگتا آج کے زمانے میں عورت فضول گھر پہ نہیں بیٹھتی خالی گھر یا بچے نہیں سنبھالتی وہ اپنا اپنا پرسنل کام بھی دیکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کما سکے تو تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک عورت پہ یہ پریشر بھی آ گیا ہے کہ اس کو اب اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے اپنے بچے بھی سنبھالنے ہیں اور اس کو کمانا بھی ہے کیا اس وجہ سے اس کا دھیان کم رہتا ہے بچوں پہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے پہ دھیان نہیں دے پاتی کیونکہ باپ تو خیر مانا جاتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے اس کو تو خیر پتا نہیں ہوتی گھر میں چل کیا آ رہا ہے تو اس کے بعد جو بچوں پہ نظر رکھ نے والی ہوتی ہے وہ ایک عورت ہوتی ہے گھر میں کیا آپ کو لگتا ہے عورت کا ورکنگ ہونا اس لحاظ سے اب معاشرے کے لیے غلط بن چکا ہے
جی ہاں بہت بہت درست فرمایا آپ نے عورت کا جو اب آج کے زمانے میں جو اب عورتیں بھی اب کام کرتی ہے کہاں اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے آفس کے کاموں میں گھر کے کاموں میں تو یہ بھی ایک یہ بھی ایک پیدا کرتا ہے ایک خالی ورڈ کہ بچے پر دھیان نہیں جاتا ہے پھر والدین کا عموما ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جو گھر پے ہوتی تھی تو اپنے بچے پہ دھیان دیتی تھی اس کی اچھی اپ برنگنگ اس کی اس کی اچھی تربیت ہوتی تھی ہاں یہ بھی ایک وجہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر والی کیوں اب لاپرواہی برتے ہے کیونکہ اب صرف باپ ہی نہیں ماں بھی اب کام کرتی ہے گھر کے کام بھی اور باقی دیگر کام بھی
جی جی بالکل دیکھیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا لڑکی کو کم پڑھایا جاتا تھا جو کہ ایک ظلم مانا گیا پھر کہ سب نے کہا کہ اوالٹی ہونی چاہیے
جی
یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے دونوں کو برابر طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے دونوں کو آپ حقوق دینے چاہیے لیکن جو ایک مرد ہے اس کو اللہ تعالی نے اسی طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اموشنلی اتنا زیادہ اسٹرانگ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے جتنی ایک فیمیل ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ ان ٹچ تو آ اللہ تعالی نے یہ بنیادی طور پہ پہلے ہی رکھا ہے کہ مرد گھر سے باہر نکلے گا کمانے کے لیے عورت کے لیے کمانا ضروری نہیں ہے مارٹ کو گھر چلانا اب آج کل کے زمانے میں جو ہے ہم کوالٹی دیکھ رہا ہے یہ بالکل صحی ہے لیکن یہ ایجوکیشن کے حساب سے ہونی چاہیے پڑھائی کے حساب سے چلو اگر ہمیں بچے کو پڑھانا ہے لڑکی کو بھی پڑھانا ہے لڑکے کو بھی پڑھانا ہے جب تک لڑکی بلی اس کو پڑھانا ہے ٹھیک ہے پڑھانا ہے ایکوالٹی بٹ یہ چیز تو نہیں ہے نا کہ اگر عورت اب پڑھ رہی ہے تو اس کو ضروری ہے گھر سے باہر نکلنا کام کرنے کے لیے ہاں جب تک وہ ہے اکیلے وہ کام کر سکتی ہے پر جب اس کو اور زیادہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہے مجھے لگتا ہے اس کے بعد اس کو اپنی رسپانسبلٹیز زیادہ دھیان دین چاہے جو کہ مین پرورٹی اس کے بچے ہونے چاہیے کیونکہ آج کل کی یہی مین وجہ مجھے لگتی ہے کہ ایک والدہ جو ہوتی ہے وہ گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نکلتی ہے آفس نکلتی ہے جس کی وجہ سے وہ مصروف رہنے لگتی ہے اور اس کا اپنے بچوں پر سے بالکل دھیان ہٹ جاتا ہے اور پھر جو وہ گھر ہوتا ہے وہ گھر نہیں رہتا
جی بالکل درست فرمایا آپ نے لیکن میں اس اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر عورت کو لگتا ہے کہ اس اس کا شوہر کام کر رہا ہے اور اس سے ٹھیک ٹھاک ان کا گھر چل رہا ہے تو ضروری نہیں ہے پھر عورت کے لیے کہ وہ بھی پھر کام کرے وہ پھر گھر میں رہ سکتے گھر کے کام کر سکتے
دیکھیے عورت کے لیے جی بالکل عورت کے لیے یہ کنفر یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم بولیں گے کہ آپ جی ہمیشہ گھر پہ رہو آپ کچھ مت کرو آپ کے جو اپنے حاب ہیں وہ آپ ایس ہی رکھو آپ پورے مت کرو نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت ساری جو فیمیلس ہوتی ہے آج کل آپ دیکو گے ایجوکیشن کے معامے میں دیکھا جائے تو فیمیلس ہی بہت آگے بڑ رہی ہے آج کل تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو بولے آپ اپنے جو ڈریمس ہیں وہ سیکریفائس کرو آپ یہ قربانی دو اپنے بچوں کے لیے نہیں بچوں بچے کو سنبھالنا ماں اور باپ دونوں کا کام ہوتا ہے دونوں والد والدہ دونوں اس چیز کے لیے اللہ تعالی نے چنے ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس ٹائم میں ایک بچہ بچے کو بالکل وہ اورینٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلے انیشلی جب بچے کی برتھ ہوتی ہے تو اس ٹائم بھی ایک ماں کا وہ الگ رول ہوتا ہے اگر اس ٹائم ایک عورت کام کر رہی ہوتی ہے کہیں پہ تو وہ اس ٹائم اگر ہم دیکھے پیٹرنل میٹرنل لیو لے سکتی ہے اپنے بچے کی برنگنگ کا اب نگنگ کرنے کے لیے ابھی گورنمنٹ نے وہ فیسلٹیز بھی رکھی ہے ایک فیمیل کی کے لیے عورت کے لیے تو اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ایک بچے کو ٹین ایج کے ٹائم بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اپنی پیرنٹس کی اپنے والدین کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس ٹائم ٹین ایج کے ٹائم انسان بہت زیادہ ایموشنلی بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس ٹائم ایک والدہ کا اپنے بچے کے ساتھ ہونا لازمی ہے تاکہ وہ اس کی جو بھی حرکتیں ہیں چاہے وہ اداس بیٹھا ہے چاہے کچھ بھی کرا ہے کیا کر رہ ہے کیا نہیں رہا ہے اس ٹائم وہ نوٹ آؤٹ کرے کہ میرا بچہ چاگر ایسے ہے اس حال میں ہے کیوں ہے نہ کہ ایسے کہ ایک والدہ ہے وہ صبح گھر سے نکل رہے ہے اس کا بچہ آ رہا ہے اسکول سے وہ گھر میں کیلے بیٹھا ہے اور شام کو سارے آ رہے جاب سے گھر اس کے بعد وہ اپنے بچے کو نوٹس نہیں کر پا رہے کیونکہ بچہ اپنے روم میں چلا گیا ہوتا ہے دن بھر کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا ہے اپنی والد یا والدہ کو کہ ہمارا بچہ دن بھر کر کیا رہا تھا تو ایک ٹائم پیریڈ اسپیسیفک ہوتا ہے مجھے لگتا ہے جس ٹائم ایک والدہ کو مینلی میں بولوں گی اس کو اپنے بچوں کا بالکل خیال رکھنا ہے کہ میرے بچے اگر ہے یہ کر کیا رہے ہیں ان کا جو یہ مزاج ہے ان کا یہ چینج کیوں ہو رہا ہے کیوں تبدیلی آ رہی ہے ان میں کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے وہ نوٹ آؤٹ کرے تاکہ بچہ ان سے سارے اموشنل ٹرپ سے باہر آ جائیں اور وہ ایک پرفیکٹ ڈائریکشن میں چلے آپ کو کیا لگتا ہے
جی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ والدین دونوں والدین